السلام علیکم زینب کیسی ہو
وعلیکم السلام الحمد اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تمیں سناؤ کیسے ہو
الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے
ہ آج ہم سحایت یعنی ٹوریزم کے بارے میں بات کریں گے
بہت اچھا موجوع ہے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ سحایت کیا ہوتی ہے
ار سحایت کا مطلب یہ ہے کہ کی زندگی سے کچھ وقت نکال کر کسی نئی جگہ کی سیر کرنا جہاں مہاگیت ہے جی تاریخ لوگوں اور خوبصورت کو دیکھنے اور نئی باتیں سیکھنا مل سیکھنے کے لیے ملتی ہے
بالکل صحیح میرے خیال سے سحایت صرف گھومنا پھرنا نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے
جی ہاں
ناقابل سماعت
جب الگ الگ شہروں کا ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کی جناب زبان لباس کھانے اور رسم و رواج کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں
تمہیں سفر کرنا پسند ہے
ہاں مجھے سفر کرنا پسند ہے
ناقابل سماعت
مجھے سفر کرنا تو بہت پسند ہے اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور نئی جگہ دیکھنے کا بھی موقع ملتا
مجھے بھی سفر کرنا بہت پسند ہے چھٹیوں میں میں اپنے خاندان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ضرور جاتی ہوں
ہ مجھے تم اب کن کن جگہوں پر گئی ہو
میں بہت جگہ گئی ہوں میں شری نگر منالی شملہ جے پور پ اور آگرہ گئی ہوں ہر جگہ کی اپنی الگ خوبصورتی ہے
وہاں مج مجھے پہاڑی علاقے بہت پسند ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوا ہریالی اور پہاڑ دل کو بہت اچھے لگتے ہیں
کیا تمنے کبھی برف بھری جگہ دیکھی ہے
ہاں ہاں دیکھی ہے ایک بار منالی کی برف برف باری دیکھی تھی وہ لمحہ میں لمحہ میں کبھی نہیں ہو سکتی
مجھے بھی برف بہت پسند ہے بچے برف سے کھیلتے ہیں اور لوگ تصویر کھینچ کھنچواتے ہیں
ہاں بلکل صحیح بات بولی اپ نے نہایت انسان کو تاجگی دیتی ہے ہر زندگی میں نئی سوچ پیدا کرتی ہیں
لوگ صہایت کیوں کرتے ہیں
ا کچھ لوگ آرام کے لیے کچھ ترمیز کے لیے کچھ تعلیم کے لیے اور کچھ کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں
صحیح کہا کچھ لوگ مہذبی مقامات کی زائرات کے لیے بھی جاتے ہیں
ہاں ہر طرح کی سیاحیت کا اپنا ایک الگ مقصد ہوتا ہے
تمہاری خوابی سفر کون سا سفر ہے
میرا خواب ہے کہ میں ایک دن ترکی سعودی عرب اور کشمیر کے سیر کرو
انشاء اللہ تمہارا خواب ضرور پورا ہوگا
امین اور تہارا بھی
میں بھی دنیا کے الگ الگ ملک دیکھنا چاہتی ہوں اور ان کی تہذیب کو قریب سے سمجھنا چاہتی ہوں
یہ بہت اچھی سوچ ہے فل حال اب انسان کو دل کھلے دل اور کھلے
بالکل آج کی بات چیت سے مجھے بہت الگ سیکھنے کو ملا
ہاں سب سے پہلے یہ بتلائیے سیکھا یت کے سب سے بڑے فائدے کیا ہے
مجھے وہ سب سے پہلے میرے حساب سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن کھلتا ہے وہ نئی جگہ نئی لوگوں کے اور نئی تہذیبوں اس سے واقف ہوتا ہے
پڑھی ہوئی کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں بھی حقیقت میں دیکھنے کو مل
کیا سیاحیت سے صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے
کبھی کبھی جب انسان خوبصورت جگہ پر جاتا ہے تو ان کا تناؤ کم ہوتا ہے اور دل خوش رہتا ہے
سفر پر جانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے
سب سے پہلے سفر کی اچھی طرح پلاننگ کرنی چاہیے ہوٹل ٹکٹ اور بجٹ پہلے سے طے کر لینا چاہیے
موسم کی جانکاری لینا بھی ضروری ہے
ہاں بھی یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح بولی ہے اگر پہاڑی علاقے ہو تو گرم کپڑے ساتھ رکھنی چاہیے اور اگر گرم جگہ ہو تو ہلکے کپڑے پہننے چاہیے
فرسٹ ایڈ باکس بھی ساتھ رکھنا چاہیے
ہاں بالکل صحیح بولا ضروری دوائی یا پانی کی بوتل اور پہچان پتر بھی ساتھ ہونا چاہیے
اگر ہم کسی نئی جگہ جائیں تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا چاہیے
ہمیشہ ادب اور عزت سے پیش آنا چاہیے ان کی تہذیب اور رسم رواج کا احترام کرنا چاہیے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی
ہاں اگر تم اگر ہم دوسروں کو احترام کر کریں گے تو وہ بھی ہمیں احترام کریں گے
کیا تمہیں ایڈونچر ٹورزم پسند ہے
جی ہاں لیکن صرف سراکشیت طریقوں سے مجھے ٹرافک بوٹنگ اور ر روپ پے کی سواری پسند ہے
مجھے بھی پہاڑوں میں ٹریکنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے
لیکن ہمیشہ گائڈ کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے
بالکل سرکشا سب سے پہلی ہونی چاہیے
ہاں آج کل لوگ سوشل میڈیا کے بھی کے لیے کچھ بھی بھی بہت سفر کرتے ہیں
ہاں لیکن صرف تصویریں لینا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے جگہ کی اہمیت اور تاریخ بھی سمجھنی چاہیے
ہاں اپ نے بالکل صحیح کہا اصلی صحیحات وہی ہے جس سے انسان کچھ نیا سیکھے
ھممم اگر تمہیں پوری دنیا میں کبھی بھی جانے کا موقع ملو تو تم کہاں جاؤ گی
میں ترکی سوزی لینڈ اور مکہ مدینہ جانا چاہوں گی
اچھا یہ تو بہت اچھی پسند ہے اپ کی میں میں تو جاپان کشمیر اور مالدیوس دیکھنا چاہوں گی
انشاء اللہ ایک دن ہمارے دیکھ نیک کام ضرور پورے ہوں گے
آمین مجھے اج
اور کیا کیا کرنا پسند ہے اپ کو
مجھے اور نئی نئی جگہ دیکھنا گھومنا پھرنا سیر کرنا یہ ساری چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں
اچھا پلاننگ کیسے کرتے ہیں مجھ
میں تو پلاننگ ایسے کرتی ہوں کی پہلے ہم ٹورسٹ کو ٹورسٹ سے ساری جانکاری لے لیتے ہیں کی کیسا جانا چاہیے وہاں کے رہنے کی ویوستھا اور وہاں کا کھانا وہاں کا کلچر جو بھی ہے وہ پہلے ہم ٹورسٹ سے ڈسکس کرتے ہیں پھر ہم اس حساب سے پلان کرتے ہیں
اچھا کیا تمہیں ایڈونچر ٹورزم پسند ہے
ہاں مجھے ایڈونچر ٹوریزم بہت پسند ہے تمہیں پسند ہے
ہاں مجھے بھی بہت پسند ہے
پھر تم کیا کیا کرتی ہو اپنی ٹرپ اگر تم سحر کرنے جاتے ہو کہیں اور دیش میں تو تم کیا کیا کرتی ہو
سب سے پہلے وہ رشتہ دارو کی جانکاری نکالتی ہوں تو سب کے بارے میں جاننے کی کوشش تو ہ چھپن جب جو گھومنے کی جگہ ہے انہیں دیکھتی ہو بجر نکالتی ہوں اور ٹورسٹ گائڈ سے سلا لیتی ہوں
اچھا انشاء اللہ ایک دن یہ خواب ہمارے ضرور پورے ہوں گے
ہاں مجھے بھی اج کی بات چیت سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہی جی
ہم مجھے بھی
اگلی بار ہم اپنے یادگار سفر کے ترجوبے کے بارے میں بات کریں گے
ضرور ضرور ضرور کریں گے
چلو پھر کہیں گھومنے چلتے ہیں اپ گھوم کے اؤ پھر ہمیں آپ کا تجربہ بتانا
ہاں جی ضرور ضرور
اللہ حافظ